ہلو
السلام علیکم وسوا کیسی ہو
وعلیکم السلام ہ الحمد اللہ ٹھیک ہوں آپ سناؤ
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج موسم بہت خوبصورت لگ رہا ہے
جی بالکل صبح جب میں نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی دل خوش ہو گیا
میری یہاں بھی ایسا ہی تھا کل تک گرمی بہت تھی اور آج اچانک ا ہوا چلنے لگی
جی بالکل کبھی کبھی موسم کی نا تبدیلی انسان کے موڈ کو بھی چینج کر دیتی ہے
ہاں مجھے بارش والا موسم سب سے زیادہ پسند ہے
جی بالکل مجھے وہ ہ جی تین بسس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے
بارش پڑ رہی ہے جب بارش ہوتی ہے تو ہوتی تھی تو ہم سب باہر بھاگ جاتے تھے
ہ ہم بھی امی ڈانتی رہتی تھی اور ہم پھر بھی بگتے رہتے تھے
پھر گرم چائے اور پکوڑے مل جائے تو مزہ تو دگنا ہو جاتا تھا
آج کل نا کلائمیٹ بھی بہت چینج ہو رہا ہے
بارش اور چائے کا کمبینیشن لیکنڈری ہے ہاں آج کل بہت کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے صحی کہا ت نے
ہاں پہلے سیزنس نا مطلب پہلے نہا سیزنس کا شیڈول ہوتا تھا کچھ حد تک پرڈکٹیبل ہوتا تھا ہے نا
کبھی اب کبھی سردیوں میں گرمی اور کبھی گرمیوں میں سر ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے
ہاں اس لیے لوگ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے رہتے ہیں
سردی پس تمہیں سردی پسند ہے یا گھر میں
مجھے سردی پسند ہے سردی مطلب مجھے سویٹر سم ڈرنکس بہت پسند ہے
اچھا شی مھے بھی سردی پسند ہے لیکن بہت زیادہ نہیں
ایکسٹریم ویدر کسی کو بھی پسند نہیں آتا
بالکل بہت زیادہ گرمی میں تو کام کرنے کا دل بھی نہیں دل ہی نہیں کرتا
ہاںاں بہت زیادہ سردی میں اب نا بستر چھوڑنے کا بستر چھوڑنے کا من ہی نہیں کرتا ہے تب تو سوچتا ہے انسان خالی بستر میں ہی بیٹھوں
ہاں یہ بات س اچ وہ بھی تمہارے گھر پ اللہلہ کر کے ظہر کی نماز تک ہو جاتی ہے
جسے بولو یہ
آج ہمارے موسم
ہاں آج تمہارے شہر کا نا ٹیمپریچر کتنا ہے
لگ بھگ چوبیس ڈگری کا ہے چوبیس ڈگری ہے کافی کلیز تک لگ رہا ہے
ہاں بالکل میرے یہاں تو ٹوینٹی ٹو ڈگری ہے اور ہلکے بادل بھی ہے
مجھے بادلوں کو دیکھنا بہت پسند ہے
کبھی کبھی بادلوں کی جو ان کی شیپ ہوتی ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی تصویر بنی ہوئی ہو ہے نا
میں بچپن میں بادلوں میں اینیملس اور فش دوڑ رہی تھی اور جو ابھی بھی ہے میرے ساتھ میں پچھلی دفعہ نا گاندربل گئی تھی وہاں نا وائل وہل قدم تو پتا ہے بہت جب وہاں گئی وہ گاڑی میں چل رہے تھے تو اوپر آسمان کی طرح دیکھا ایک دل بنا ہوا تھا جو کافی دیر تک میرے پیچھے پیچھے پڑ چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ پھر جب ہم نے کر لیا تو اس کا میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا
ہم دونوں کی دونوں نے ملتا جلتا بچپن گزارا ہے
ہاں بالکل موسم وقت کی واقعی یادوں سے جڑا ہوتا ہے
ہاں ہر سیزن کے ساتھ کچھ نہ کچھ میموریز اٹیچ ہوتی ہے
سروں کی سب سے اچھی میموری کیا ہے تمہاری
سردیوں کی سب سے اچھی میموری میری نا فیملی کے ساتھ کانگری اور چائے کے پاس بیٹھنا اور تمہاری
ہاں میری ایک یادگار میموری ہے جو کہ ریئل ہے سچ ہے ہم میں اور میرا بھیا ہم چھوٹے تھے ہم اسکول میں چھٹی ہوئی تھی تو ہم نے گھر والوں کو بولا ہم اوپر کھیلیں گے کام میں تو ہمیں بہت سردی لگی ویسے سردی زیادہ نہیں لگی میرے بھائی نے کہا یہاں پہ بہت اخبار پڑے ہیں چلو ان کو جلاتے ہیں کمرے میں وہ کمرے کے باہر سے نا ایک بالکنی تھی ہماری وہاں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے گھر والوں کو پت نہیں تھا ہم نے اتنی آگ لگائی تھی اوپر جو ہماری ہمسا تھے نا وہ ڈر گئی وہ اندر ان کو بلے گئے آپ لوگوں کو اوپر آگ جل رہی ہے پھر جب ش شا پاب دیکھنے آئی نا بایا بھاگ گیا وہ تو اچا لگتا نا وہاں پکڑا مجھے اتنی ڈانٹ کلائی ہم دونوں کو
ارے پھر بھی آپ نے شکر کرو نا کہ پھر آگ نہیں لگی جی آ گئی سے باہر نہیں گئی ہے
اللہ کا شکر ہے ہم نے اتنے کاغذ جلائے رضائی میں بیٹھ کر بکس پڑھنا اور بھی خوش کرتا ہے
اور کیا بہت خوبصورت کمبنیشن
ہاں ا تمیں آدھی اور طوفان پسند
دیکھنے میں انٹرسٹنگ لگتا ہے لیکن اگر بہت اسٹرانگ ہو تو ڈر بھی لگتا ہے
ہ صی یار مجھے میں بھی کچھ میرا تو کچھ الگ ہی ہے میں ڈر جاتی ہوں ابھی کچھ کچھ فرق آئی ہے مجھ میں مرنا میں بہت ڈر جاتی تھی
مجھے تو پتہ ہی آپ کا
بس آپ کہاں گئی
میں ا رہری ہوں
ہاں تو بولو
میں بول رہی ہوں نا یہ موسم کا اثر نا صحت پر بھی ہوتا ہے
ہاں کچھ لوگوں سردی میں زیادہ پرابلم ہوتی ہیں
ہاں اور کچھ لوگ گرمی میں زیادہ تھک جاتے ہیں پر پتہ ہے قسم سے مجھے نہ گرمیوں میں اتنی پرابلم ہوتی ہے مجھ میں نا چلنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے
ہاں اس لیے ہائڈریشن بہت ضروری ہوتی ہے
ہاں بہت زیادہ بالکل پانی پینا اور ہر سیزن میں امپورٹینٹ ہے
ہاں تمہارا فیوریٹ سیزن کون سا ہے
میرا تو آٹم ہے نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی
میرا فیورٹ مونسون ہے
او مونسون تو بہت زیادہ ڈر رہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں نہ بارش سے بہت زیادہ محبت ہے
سچ کہا تو سچ سچ ہے کہا تم نے لیکن مانسون میں یہاں ڈر لگتا ہے اب پہلے نہیں لگتا تھا
کیا تم کبھی بارش میں واک پر گئی ہو
ہاں لیکن حال کی بات ہو ہے ویسے ا ویسے اگرگر بارشاہ ہی باہر نکلنا ہم دونوں چلتے ہیں وقت سے
ٹھیک ہے میں بھی اس وقت ہوا اور خوشبو دونوں بہت اچھی لگتی تھی
کبھی کبھی موسم انسان کو تزپ بنا دیتا ہے
ہاں اور لکھائی اور جو پوائٹس ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں خاص طور پر انسپریشن ملتی ہے
ہاں یہ س یہ بات سچ ہے لیکھکوں کو تو وہ موسم بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے ب مجھے لگتا ہے بہت ہیی خوبصورت نظم بارش کے موسم میں لکھی گئی ہوں گی
جی جی جی بالکل بالکل
ہاں تو صبح کا وہ سب پسند کرتی ہو یا شام کا
شام کا سن جب نا یہینا کیا بولتے اس کو ہاں سن سٹ ہوتا ہے نا اور یہ ٹنڈی ہوا ہے چلتی ہے بہت اچھا لگتا ہے
مجھے صبح کا وقت بہت پسند ہے جب سورج نیا نیا نکلتا ہے
ہاں صبح کا آسمان واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے
ہاں کبھی سن رائز دیکھا ہے کسی پہاڑ کی جگہ
ہاں وہ منظر لفظوں میں بیاں کرنا مشکل ہے
مجھے بھی ایسے مناظر بہت پسند ہے
ہاں قدرتی اور موسم دونوں انسان کو اللہ قدرت کا احساس دلاتی ہے
بالکل جب بدل جب بادل ہوا دپور بارش کو دیکھو تو لگتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے
ہاں اس لیے مجھے نا قدرتی فوٹو گرافی بھی پسند ہے
کیا تم موسم کی تصویریں بھی ل لیتی ہو
ہاں خاص طور پر جب آسمان میں رنگ بدلتا ہے
سن سٹ کے کلر باقی ہی امیزنگ ہوتے ہیں نا
ہاں اورینج پنک اور گولڈن شیڈز بہت خوبصورت لگتے ہیں
آج کی بت آپ کو پت ہے آج کی بات چیت بہت اچھی لگ رہی ہے
ہاں مجھے بھی کبھی کبھی نا سمپل ڈراپ سے اچھی کنزرویشن بن جاتی ہے
بالکل اچھی کر ہاں اور موسم ایسا ٹاپک تو جو ہر کسی کو کنیکٹ کرتا رہتا ہے
ہاں چلو اب مجھے کچھ کام ہے ملتے ہیں اپنا خل خیال رکھنا